اللام علیکم السلام علیکم ہاں بھائی مٹ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو کیا کر رہے ہو آپ
بس بیٹھے ہیں گرمی سے بھرا حال ہے
ہاں گھر میں بھی سب بڑھیا ہیں تو آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں کھانا شانا ہو گیا
ہاں کھانا ہو گیا آپ کا ہو گیا ہاں
ہاں میرا بھی ہو گیا تو بھائی میں سوچ رہا تھا آج کل کتنی گرمی ہے تو اس کے کارن کہیں نہ کہیں پہ ہم ہی ہیں تو ہم جو یہ پیڑ کاٹ دیتے ہیں تو اسی کی وجہ یہی ہے مجھے لگتا کیا اب میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں جسے ہم کہتے ہیں ا فارسٹریشن اور ڈی فارسٹریشن بائی بھائی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ افارسٹریشن کا مطلب ہے نئی درخت لگانا یا مطلب کہ ان جگہوں پر درخت لگانا جہاں پہ مطلب کہ درخت ہے ہی نہیں ہے نا
جی بھائی جی
تو اس سے انوائرمنٹ بہتر ر ہوتا ہے اور نیچر کو سپورٹ ملتا ہے مطلب کہ اسی کے ساتھ ڈیفارسٹریشن کا مطلب ہے جنگلوں کو کاٹنا یا ختم کرنا آج کل مطلب کہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن نئے گار روڈز فیکٹریز اور فارمنگ کی وجہ سے بہت سے جنگل کاٹ کاٹ پہ جا رہے ہیں یہ انوائرمنٹ کے لیے بہت ہی بڑی پروابلم ہے نا بھائی
جی بھائی آج کل کے لوگ بہت خود غرض ہو گئے ہیں جنگل کو کاٹتے جا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے
ہاں بھائی اسی کے ساتھ ساتھ درخت ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے یہ ہمیں صافپ ہوا دیتے ہیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارو کرتے ہیں اسی وجہ سے کلائمیٹ کو بیلنس میں رکھا جاتا اور اس کو بیلنس میں رکھنی کی مدد مل رہی ہے اگر مطلب کہ درخت کم ہو جائیں گے تو ہوا گندی ہو جائے گی ٹیمپریچر بڑے گا اور گلوبل وارمنگ کا خطرہ بھی زیادہ ہو جائے گا تو آپ بھی ب کہیے اسی پہ کچھ اسی پہ کچھ
ہاں جی بھائی مطلب دیکو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مطلب ہمیں ڈیفاریسٹیشن بالکل نہیں کرنی چاہیے مطلب جتنا ہو سکے کہ ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ ہاں کہہ ہمیں پودے لگانے ہیں لگانے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو نیچر ہے وہ ایک آ جائے مطلب ان کو بتانا ہے کہ جتنے ہو سکے اتنے پیڑ لگاؤ گھر کے آس پاس لگاؤ وہ لگاؤ ہاں بائی دیکھو مطلب کہ آج کل کتنی گرمی ہو رہی ہے
ہاں بھائی
مطلب بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ پیڑ ہی کاٹے جا رہے ہیں
ہاں بھائی جان اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم ہی ہیں تو کیونکہ ہم لوگ جو اپنے پٹ اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑی مار دیتے ہیں
جی بھائی جی بھائی
ہاں تو آپ کو میں اور ایک بات بتا دوں کہ جنگل صرف انسانوں کے لیے ہی کے لیے نہیں ہوتے بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہوتے ہیں وہ ان کا گھر ہوتا ہے جب جنگل کاٹ دیے جاتے ہیں تو بہت س جانور اپنا گھر کو کھو دیتے ہیں کچھ جانور دوسری جگہ چل جاتے ہیں اور کچھ کی جان بھی چلی جاتی ہے اس طرح ملب اینیمل اسپیشیز ختم ہونے کے خطرے میں آ رہے ہیں نا بھائی جان تو ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے سے زمین بھی کمزور ہوتی جاتی ہے ہوتی جا رہی ہے بارش کے وقت مٹی بھی جاتی ہے جسے سوائل اروجن کہتے ہیں تو اس سے فارمنگ کو نقصان ہوتا ہے اور پلٹ کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے تو کہیے آپ بھی کچھ
جی بھائی ہوتا ہے مطلب دیکھو بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے اب مطلب بس ہمیں لوگوں کو کو مطلب اس پہ نالج دینی چاہیے موٹیویٹ کرنا چاہیے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان
جائیں گے آکسیجن آکسیجن ختم ہو جائے گی پھر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے سانس لینے میں دقت آ جائے گی
ہاں بائی ج
ہمیں اپنی نیچر کو جتنا ہو سکے اتنا ٹھیک کرنا ہے
ہاں بھجان تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی چاہیے ہر انسان اگر سال میں ایک یا دو درخت بھی لگائے اور ان کی مطلب کہ دیکھ بھال کرتے تو بہت بڑا فرق ہو سکتا ہے فرق پڑ سکتا ہے ہمارے ماحول میں ہمیں پیپر کا کم استعمال کرنا چاہی اور ویسٹ پیپر کو ریسائیکل کرنا چاہے بنا ضرورت درخت نہیں کاٹنی چاہی اسکولز کالجز اور آفسز میں مطلب کہ پ ٹری پلانٹیشن کیمپنگس ہونی چاہے تو تاکہ وہ اس میں لوگوں میں اوئرنیس پھیل سکے ہاں بھائی جان تو کہیں آپ بھی اسی پہ ہم کو کیا
س توبائی ل جی بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے مطلب دیکھ بھائی میں تہیں بول رہا ہوں کہ مطلب اگر یہ افارسٹریشن ہم زیادہ سے زیادہ
تو ہمارے بہت سارے جو پرابلمز ہے وہ سل جائیں گے
ہاں بھائی
ہاں بھائی جو کہ مطلب ہمیں اپنے فورسٹ اس کو خود ہی پروٹیکٹ کرنا چاہیے نہ کہ یہ سوچنا چاہیے تو ہمارے سواد کے لیے ٹھیک ہے
ہاں بھائی کیا
بھی اپنے آپ کو فائدہ فائدے کے لیے کسی کو ن
ہاں بھائی جان ہاں تو مطلب کہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی مطلب کہ سخت قانون بنانانی چاہیے تاکہ اللیگل ٹری کٹنگ کو روکا جا سکے ساتھ ہی نئے فارسٹ بنانے کو پر پروجیکٹ شروع کرے چاہی- لیکن صرف گورنمنٹ ہی نہیں ہم سب- کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو حفاظت کرے-
ہاں بھائی، آج کل سب سے بڑی پروابلم یہ ہے نا- کہ مطلب لوگ مطلب زیادہ سے زیادہ اپنی-
ہاں بھائی جان تو اگر ہم آج درخت لگائیں گے تو کل ہمیں صاف ہوا بہتر موسم اور مطلب کہ کیا ہوگا زندگی ملے گی اچھی زندگی ملے گی لیکن اگر ہم جنگلوں کو اسی طرح کاٹتے رہیں گے تو فیوچر جنریشن کو بہت ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا ہے نا
ہاں بھائی بالکل یہ بات صحیح ہے کہ مطلب دیکھو مطلب جو کہ اب ہم سب- سب سے بڑی بات یہ ہے جو کہ ہمارا قانون ہے وہی وہی مطلب یہ- چوری کر رہا ہے وہی لوگوں سے پیسے لے رہا ہے کہ ہاں کاٹو آپ درخت- وہ کرو یہ کرو اس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہو گئی ہے-
ہاں بھیا- تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر-
سمجھانا چاہے کہ قانون- قانون -قانون- قانون ہوتا- -نہ کہ آپ ایسے کرتے ہو
ہاں بائی جان- تو اسی کے سر سھ آپ کو میں بتا دوں کہ کیا ہوتا ہے اگر ہمیں مطلب- کہ اپنا گھر بنانے کے لیے پیڑوں کی ضرورت ہوتی ہے- تو اگر ہمیں ایک پیڑ کی ضرورت پڑے گی ہم بس ایک پیڑ کو کاٹیں گے- اور اس کے بدلے میں سات یا دس پیڑ لگائیں گے- مطلب کہ اگر ایک طرف سےفارسٹیشن ہوگی- ڈیفارسٹریشن ہوگی تو دوسری- طرف سے مطلب کہ افارسٹریشن اس کے چار گنا میں بڑھ جائے گی تو اسی-
بھائی مطلب کہ یہ بیلنس بنا کے رکھنا ہے-
ہاں بھائی جان تو اس سے کیا ہوگا کہ پیڑ زیادہ سے زیادہ لگ جائیں گے تو- گرمی بھی مطلب کہ جو آج کل گرمی ہے یہ بھی- ٹھنڈی میں تبدیل ہو جائے گی تو ہمیں بھی کچھ مطلب کہ گرمی کا سامنا نہیں- کرنا پڑے گا ہمارا ماحول بھی صاف رہے گا- تو ہمیں اسی کے ح ساتھ س مطلب کہ گندگی- اس سب سے دور رہنا چاہیے تو پلاسٹک کا زیادہ سے زیادہ یوز نہ کرنا چاہیے- اور آپ کو تو پتا ہی ہے اور زیادہ تر مطلب کہ ہمیں جنگلوں کا خیال رکھنا چاہے پیڑوں کا خیال رکھنا- ہے نا
جی بھائی سب سے زیادہ جی ضروری ہیں کہ ہمیں اپنی جاؤں-
ہاں- ہاں بولیے-
ہاں جی بھائی-
تو ہاں اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں بس- ملک بھیڑوں پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں- پلانٹ مو ٹریز کٹ فیور ٹریز تو ہمیں زیادہ سے زیادہ- پیڑ اگانانی چاہی کاٹ- کام نہیں کرنے چاہی درخت ہماری زندگی کا سہارا ہے- اگر ہم مانایے نیچر کا خیال رکھیں گے تو نیچر بھی ہمارا خیال رکھے گی ل کہ آئی ہم کو آئیے ہم سب مل کر یہ وعدہ کرتے ہیں- یہ مالک ہمیں وعدہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ خر لگائیں گے ان کی حفاظت کریں گے ان کے- اور انہیں انوائرمنٹ کو کلین اور گرین بنائیں گے درخت سے ہے نا ہاں ہمیں اگر اگر ہم دونوں کو پتا ہے ہمیں آگے بھی یہ بات پہنچانی ہوگی جس سے کیا ہوگا کہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے گا تو اس سے کہیں نہ کہیں مطلب کہ بہت ہی لوگ اس پہ کام کریں گے تو ہمارا ماحول جو صاف رہے گا فریش آکسیجن ملتی رہے گی
مطلب یہ گورنمنٹ کو بھی انیشیٹو کرنا چاہیے کہ مطلب ایسے پروگرامس بناؤ سیمینار بناؤ ایسے میٹنگس رگو- کہ ہاں یہ ضروری یہ ہے کہ مطلب ڈیفارسٹیشن نہیں ہونی چاہیے-
ہاں بائی ج-
زیادہ سے زیادہ ہے فورسٹریشن ہونی چاہیے-
ہاں بھائی- تو اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک بات ہے مطلب کہ ہمیں ہمیں ہم کیسے اس پھیلا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو بتائیں گے- ٹیوشنوں میں اسکولوں میں یا سوسائٹیز میں فنکشن رکھیں گے اس کے اوپر کیمپینگ چلائیں گے
ہاں بھائی کیمپ ومپ لگانے ہیں کالجز میں بتانے ہے اسکول میں بتانا اس کے ریلیٹڈ ٹاپکس لگانے ہیں مطلب کہ ایسے لوگ اویئر ہو جائے جن بچاروں کو پتا ہی ہے اس سے کون سے نقسان ہوتے ہیں ان کو بھی انفارمیشن مل جائے کہ ایسے ایسے نہیں کرنا ہے یہ غلط ہے ہمارے ماحول کے لیے صحیح نہیں ہے
ہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کیا ہمارا اسکول ہے اس میں تین سو بچے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں مطلب کہ ایک دن مارننگ اسمبلی پہ سبھی بچوں کو مطلب کہ بولنا پڑے گا کہ پروجیکٹ کے لیے کل ہر ایک بچہ ایک چھوٹا چھوٹا سا پیڑ لائے گا اپنے ساتھ پھر اس کو کو ایک ساتھ جب تین سو بچی جب ایک ساتھ لائیں گی پھر وہ لگائیں گی تو ت وہ تو تین سو پیڑ ہو گئے نا تین سو کے بدلے اگر وہ ڈھائی سو بھی ہی لائیں گے تو وہ بھی ڈھائی سو پیڑ ہو گئے وہ بھی کہیں نہ کہیں بڑا مطلب کہ ہاتھ ہے ہمارے مطلب کہ ہمارے ماحول کو صاف ستھرا کرنے میں یا ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرنے میں ہمیں اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا مطلب کہ آئیڈیا ہے جس سے مطلب کہ پیڑ ہم بچا سکیں اور زیادہ لگا سکیں
جی بھائی بالکل آپ نے جو بھی انفارمیشن دی ہے مجھے آج تک یہ پت نہیں تھا اس کی وجہ سے مجھے بہت ہیلپ ہوئی آپ کی وجہ سے مجھے بہت جانکاری ملی ہے تو اس کے لیے آپ کا شکریہ
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا اچھا لگا مجھے بھی جانکاری حاصل کہ آپ آپ نے بہت اچھی اچھی بات ہی تو اللہ اپنا خیال رکے گا اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا اللہ